جی آپ کی آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے آ رہی ہے تو اچھا آپ نے مجھے آپ نے کال کرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو کس موضع پر گفتگو کرنی ہے
تو دیکھیے میرے خیال سے آج ہمیں خودی اور خود آگاہی کے موضوع پر گفستفو کرنی چاہیے وہ دیکھیے میرے نزدیک انسانی زندگی کی سب سے عظیم کامیابی کسی بلند منصب کثرت دولت یا شہرت کے حصول میں مضمر نہیں بلکہ اپنی ذات کی پہچان اور اپنی صلاحیتوں کے صحیح ادرک میں کوشیدہ ہے اکثر افراد ساری زندگی دوسروں کی پسندگی حاصل کرنے ان کے نقل اختیار کرنے یا ان کے معیار پر خود کو توڑنے میں مصروف رہتے ہیں نتیج تن وہ اپنی اصلی صلاحیت اپنی فکری قوت اور اپنی ذاتی پہچان سے مشرو محروم رہ جاتے ہیں میرے نزدیک خود آگاہی کا خود خود آگاہی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی قوتوں اور اپنی کمزوریوں دونوں کے ب لگ محکمہ کرے وہ اپنے فیصلوں کے تججہ کرے اور اپنی غلطیوں کا احتراف کرے اور ہر روز اپنی ذات کو کل سے بہتر بنانے کی صائی کرے جو شخص اپنی ذات سے واقف ہو جاتا ہے وہ نہ تنقید سے متزلزل ہوتا ہے اور نہ ہی بیےجا تعریف سے مغرور ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خود آگاہی ہر قسم کی ترقی کی ا اتتاد ہے اور تم اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہو مجھے یہ بھی ضرور بتاؤ
جی جی بے شک بلا صبح تم نے نہایت نازک اور قابل گور مولتوں کا انتخاب کیا ہے م نزدیک انسان کی اکثر پریشانیوں کی بنیاد اس کا دوسروں سے مسلسل تقابولی جائزہ لینا ہے آج کے دور میں لوگ اپنی قیمت کا تعین اپنی شخصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دوسروں کی کامیابیوں سے مقابلہ کر کے کرتے ہیں جب وہ کسی اور کو دولت شہرت یا بلند مقام پر دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو ناکامی سمجھنے لگتے ہیں یہ رویہ دھیرے دھیرے ذہنی انتششار نا امید اور عدم اطمینان کو جنم دیتا ہے میں نظ تھی جس لمحے انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہر شخص کا سفر اس کے حالات اور اس کی صلاحیتوں کو مختلف ہوتی ہے اسی لمحے اس کے اندر سکون اور فکری پتگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے خود آگاہی انسان کو یہ درد دیتی ہے کہ اصل مقابلہ کسی دوسرے سے نہیں بلکہ اپنی گزشتہ ذات سے ہوتا ہے اگر آج کا انسان کل کے مقابلے میں زیادہ باش ہوا زیادہ بھاخ لاک اور زیادہ ذمہ دار بن جائے تو یہی اس کی حقیقی ترقی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں
جی آپ نے آپ کی بات میں کافی زیادہ وزن ہے اور آپ نے بہت درست فرمایا میں تمہاری ایک گپتم تمہاری گفتگو نے مجھے ایک اہم پہلو کی طرف متوزن کیا ہے
اور دیکھیے میرے نزدیک خود آگاہی کا تعلق صرف اپنی کمزوروں کو پہچان لینا نہیں بلکہ اپنی ذاتی قوتوں کو دریافت کرنا بھی ہے
بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اکثر افراد اپنی کمیوں کو گنتے رہتے ہیں لیکن انہیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا بہت سے افراد صرف اس لیے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ انہیں نہ کبھی اصلی قوت کا تجزیہ ہی نہیں ہوتا میرے نزدیک ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے لیکن اس صلاحیت کو دریافت کرنے کے لیے خاموش محکمہ مسلسل مطالعہ اور ترجبہ اور اپنی ذات کے ساتھ اخلاص درکار ہوتا ہے جو شخص اپنی قوت کو پہچان لیتا ہے وہ مشکلات کو رکاوٹ نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو سنوارنے کا وسیلا سمجھتا ہے اسی لیے خود آگاہی انسان کو صرف علم ہی نہیں دیتی بلکہ اسے اپنی زندگی کے صحیح سمت بھی عطا کرتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رج دینا چاہیں گے
جی جی بے شک میں آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں میرے نزدیک خود آگاہی کا ایک اور لازمی جست صاحب انف ہے اگر انسان ہر روز چند لمحات کے لیے اپنی ذات کا محکمہ کرے اپنے الفاظ اپنے رویے اور اپنے فیصلوں کے ب لاک ترجیح کرے تو وہ بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ سکتا ہے جو بعد میں اس کی نلامت کا سبب بنتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر افراد دوسروں کی اسلام میں تو بہت دلچسپی لیتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے میرے نزدیک اصلی دانش مند وہ ہے جو ہر وقت دوسر کی کمیاں بیان نہ کرتا رہے بلکہ وہ ہے جو اپنی جذات کا محکمہ کرنے کی ضرورت رکھتا ہو احتساب نفس انسان کے اندر ان کی ساری پیدا کرتا ہے اور اسے تکر سے محفوظ رکھتا ہے اسی لیے تاریخ عظیم افراد نے ہمیشہ اپنی ذات کے محکمے کو دوسروں کے احتساب پر ترجیح دی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں
جی بے شاء اللہ آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خود آگاہی اور اخلاس کا تعلق بھی نہایت گہرا ہے جب تک انسان اپنی نیت کا محکمہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے اعمال کی حقیقی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا اکثر افراد نیک اعمال بھی صرف تعریف شہرت یا مقبولیات کے لیے ہی انجام دیتے ہیں ظاہری طور پر ان کے اعمال قابل تعریف نظر آتے ہیں لیکن اگر ان کی بنیاد اخلاص کے بجائے ریا پر ہو تو وہ اپنے روحانی قیمت کھو دیتے ہیں میرے نزدیک خود آگاہی انسان کو مجبور کر کہ وہ ہر امال سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے وہ یہ سوچے کہ کیا اس کے مقصد واقعی بہتری یا صرف دوسروں کے تحسین حاصل کرنا جو شخص اپنی نیت کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی شخصیت میں وقار سنجیدگی اور استکامات پیدا ہو چلی جاتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا خیال ہے
جی بے شک تمہاری گفتگو سے ایک اور استفار ذین میں ابھر کر سامنے آتا ہے اگر خود آگاہی اتنی اہم ہے اور ہر انسان کی ترقی کا بنیاد ذریعہ بھی ہیں تو پھر اکثاریات اپ اپنی ذات کا محکمہ کرنے سے گریز کیوں کرتی ہے
پ یا پھر مصروفیات کا بہانا اور تمہارے نزدیک ایک عام انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کون سے ایسے اصول اختیار کرے جن کی بدولت اس کے اندر خود آگاہی احتساب آام نفس اور فکر پختگی کا جگہ پیدا ہو سکے اس بارے میں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا
تمہارا استفسار نہایت قابل غور ہے میرے نزدیک اکساریات کا اپنی ذات کے محااکمے میں گریز اختیار کرنا محذ اتفاق نہیں بلکہ انسانی اطفارات کی ایک کمزوری ہے انسان پت رتن اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کی ان کی طویلات پیش کرنے کو ترجیح دیتا ہے جب بھی اسے کوئی غلطی سرجد ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ حالت معاشرہ یا دوسرے افراد پر ڈالنے ڈالنے کا اپنے زمیر کو مطمین کرنے کی کوشش کرتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ اپنی ذات کا بلاگ محکمہ کرنا انتہائی دشوار امال ہے کیونکہ اس کے لیے صرف دانش ہی دانش ہی نہیں بلکہ ضرورت ان کے ساری اور دیانت بھی درکار ہوتی ہے میرے نزدیک جس لمحے انسان اپنی غلطوں کا اعتراف کر لیتا ہے اسی لمحے اس کی اصلی ترقی کا آغاز ہوتا ہے جو شخص ہمیشہ اپنی ذات کو بےع سمجھتا رہے اس کے لیے اسلاح کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے برعکس جو افراد ہر روز اپنے افکار اعمال اور رویے کے تجزیہ کرتا ہے وہ دھیرے دھیرے فکری پختگی اور اخلاقی بلندی کی جانب گمزان ہو جاتا ہے میرے نزدیک احتسااب کہ نفس کمزوری کی علامت نہیں بلکہ عظیم شخصیت کی پہلی نشانی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے
جی بے شک بہتر آپ نے بہت بہتر کہا اور آپ نے بہت وزن کی بات کہی بلا صبح تم نے نہایت وسیع تناظر میں سے موجزوں کا جائدہ پیش کیا ہے میں اس گفتگو میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرنا چاہوں گا
میرے نزدیک خود آگاہی کا تعلق صرف ذاتی ترقی تک محدود نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح سے بھی وابستہ ہے اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی ذات کے محکمے کا عادی ہو جائے تو تنقید کا رخ دوسروں کی طرف نہیں بلکہ اپبنے
ہمارے معاشرے میں افراد دوسروں کی خامیاں دریافت کرنے میں غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں لیکن جب بات اپنی ذات کی مواق میںے کی آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں میرے نزدیک یہی رویہ اجتماعی نہایت کے سبب بنتا ہے اگر ہر فرد یہ سوچے کہ بجائے کہ معاشرہ اس کے لیئے کیا کر رہا ہے ہے یہ غورنے کریں کہ وہ معاشرے کے لئے کیا کردار ادا کر رہا ہے تو یقینا ہمارے سماجی مسائل میں نمایاں کمی واقعی ہو سکتی ہے اس لیے خوداگاہی صرف ذاتی فضیلت نہیں بلکہ اجتماعی بے طریقہ بھی بنیادی ذریعہ ہے میرے خیال سے اس معاملے میں اب ان شاء اللہ ہم اور بعد میں بات کریں گے
جی جی میرا آخری میری آخری بات ہمارے اس موضوع پر یہ ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خود آگاہی ایک اور نہایت نازک پہلو ہے اور انسان اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے اصلی مقاصد میں امتیاز پیدا کرے
بعض اوقات انسان جس چیز کو اپنی تمنا سمجھتے ہیں وہ در حقیقت معاشرے کی مسلق کرد کردہ سوچ ہوتی ہے وہ دوسروں کی زندگی دیکھ کر ویسے ہی الباس ویسے ہی اسباب اور ویسے سے ہی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے
جی جناب آپ کے پیچھے سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے
جی میں نے ایک کتا پال رکھا ہے اور وہ اسی کی آواز ہے اس کو فی الحال کے لیے اگنور کریں اور میری بات پر ذرا توجہ دیں